ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں جی خیریت سےہو جی اللہ کا شکر ہے
آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہےک ہ
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس ابھی شا کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہے آپ کھانا کھائیں آپ بتاؤ آپ نے پڑھ لی آپ فاریغ ہو گی نماز سے
ہاں جی
چلو پھر تو اچھی بات ہے ویسے تو آج جمعہت اگشت نہیں ہو آپ کے یہاں
ہاں
جیسے جمعہ تھا آج تو کشت نہیں ہوا آپ کے یہاں
گشت کمانے مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا
جیسے جمعہ ہوتا ہے جمعے میں وہ ہوتا ہے کشت ہوتا ہے گھر جیسے لوگ جاتے ہیں مسجد میں پھر عشا کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر خطبا ہوتا ہے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کشٹ کے لیے جاتے ہیں نا
نہیں گشت کے لیے ہم نہیں جاتے
نہیں ہمارے یہاں تو جیسے جاتے ہیں بلاتے ہیں لوگوں کو نماز کے لیے
ہاں وہ وہ ہوتا ہے پر وہ ہوتا ہے پر جو آپ نے بولا نا یہ گشت یہاں پہ اس کو بولتے ہیں ہاں ہاں
اچھا اچھا آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں پھر
ہم ایسے ہی بولتے ہیں نماز کے لیے جاؤ آج جمعہ ہے
اچھا اچھا
ہاں
ا ایک بیت ہوتا ہے گشت ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے مطلب کافی چیزیں ہے انسان کو کرنے کے لیے اور آپ کیا کر رہے تھے ا نماز سے فارغ ہوگیا
بیٹھا ہی تھا بس بستر میں بیٹھا تھا
اچھا کھانا ہو گیا آپ کا
ہاں کھانا ہو گیا
چلو صی ہے پھر تو کیا کھایا آج کھانے میں آپ نے ہ
آج تو مٹن کھایا مٹن
اچھا مٹن کھایا شہر ہے اچھی بات ہے کھاناے آتا ہے آپ کو یا بنا بھی لیتا ہے
نہیں بنا کر لیتے
کیوں مٹن بنانا تو ایزی ہے آسان طریقہ ہے ہاں کیوں نہیں بول ہاں
پر میرے گھر میں ممی ہے وہ خود بناتی ہے میں دن میں شاپ پہ ہوتا ہوں اس لیے
اچھا اچھا نہیں کبھی کبھی ایسا ہو نا کبھی بنانے کا من ہوتا ہے انسان کو تو بنا ل اس سے فیملی میں تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں چلو آج یہ کھانا بنائے گا تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے انسان خاص کر
ہاں سپورٹیو بنتا ہے سپورٹیو
ہاں جی
ہ ہاں
ایسے تھوڑی نہا کوئی لکھ کے تھوڑی نہا دیا اللہ نے کہ صرف خواتین ہی کام کرے گی گھر کا مرد حرضرات کام کریں گے یا ہیلپ نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کروا سکتے ہیں
ٹھیک وہ تو ہے ہی عورت پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے
بالکل نہیں ب میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو پانی تک ان کو خواتین دے رہی ہیں یہ نہیں کہ وہ خود اٹھ کے دے لے
ہاں وہ غلط بات ہے وہ غلط بات ہے
اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے
ہاں
نا جائز بھی انسان کو اتنا نہیں وہ کرنا چاہیے ستانا چاہیے کہ بندہ پانی بھی نہیں لے پا رہا ہے پانی بھی اسے کوئی اور ہی دے رہا ہے
وہ تو ہے ہی
ہاں جی بس یہی ہے تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں بھی ہمارے کیا فرض ہے
پلیٹ فم کے بارے میں بتا سکتے ہو کچھ
نہیں اس پلیٹ فارم کے بارے میں اس طرح تو بات نہیں کر سکتی ہم میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں گی الگ سے لیکن ایسے تو نہیں کر سکتے
چلو وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا ابھی آپ نئے ہ کیا
ہاں میں فریشر ہی ہوں
اچھا اچھا چلے کوئی بات نہیں انشاء اللہ میں کال کے بعد آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں گی کیسے کیسے کرنا ہے پھر آپ آرام سے کر لینا
ہاں
ہاں جی تو پھر آپ پڑھتے وڑھتے ہو مطلب کالج وغیرہ جاتے ہو اسکولنگ کر رہے ہو
ہاں ہاں کالج جاتا ہوں
اچھا پھر آپ کیا پڑھ رہے ہو کالج میں
کالج میں میں نے اگنو میں ایڈمیشن کیا ہے
ایکن میں
ہاں
اچھا چلو اچھی بات ہے پھر تو
کیونکہ مجھے اپنا ہی شاپ ہے نا مجھے گورمنٹ جابس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے
اچھ وہ تو ہے ویسے زیادہ تر مسلموں میں یہی ہوتا ہے وہ اپنا بزنس اسٹبلش کرتے
ہاں نہیں مجھے بزنس اسٹبلش اسٹارٹنگ میں نہیں یہ کرنا ہے
ہاں جی ہاں جی ا
مجھے کچھ پہلے کچھ پرریویٹ کمپنی کے ساتھ جوائن کرنا ہے پھر آگے آگے جتنا مطلب اللہ کا دینا ہوگا
ہاں جی ہاں جی
تو پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے
شر اللہ تعالیپ شرت یہ ایک دعا کر سکتے ہیں اچھی بات ہے انسان کو کرنا ا چاہیے پھر انسان کو تھوڑا تجربہ ہو جاتا پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے دھیرے دھیرے پوچتا ہے
دیکھو مجھے ابھی میری ایج ابھی کمانے کی نہیں ہے پر میں ابھی بھی ابھی سے اسٹارٹ ہو گیا آ
ایج کوئی بھی کمانی کی یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اسی ایج میں کمانا ہے یا اس ایج میں کمانا ہے کبھی بھی بندے مائنڈ ہونا چاہیے شاپ کے ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے ایج نہیں دیکھنی ہے اگر بند دیکو آج کل کا نا بچوں کو اتنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے مائنڈ کہ بچے نا جو ففتھ یا سکس کلاس میں ہے نا وہ ابھی سے سوچ کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ دھیرے دھیرے اس راہ پہ چلتے ہیں اور اپنی منزل کو بھی پا لیتے ہیں لیکن ہمارے ٹائم پ ایسا نہیں تھا نہا ہم ایسا سوچتے تھے ہمارا یہ تھا کہ
اس ٹائم پہ مونی کا ویلو نہیں تھا
ہاں م
مطلب کہ اس ٹائم پہ منی کا ویلیو بہت زیادہ تھا مطلب اگر انسان کے پاس ایک روپیہ ہوتا
تو وہ بہت کچھ لا سکتا ہے ایک روپیہ میں پر آج تو ایک روپیہ مجرا میں ہی نہیں ہے
آج کل دھیرے دھیرے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے جیسے
مونی کا ویلو ڈکریز ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی
انکریز ہاں جی انکریز ہو رہا ہے بہت
نہیں ڈگریز ہو رہا ہے اس زمانے میں آتا تھا ایک روپے میں دسٹاپ ہی مثال
ہاں آتے ہاں بالکل نہیں آتا
ا اسی وہ تو ہوتا ہے نا ڈکریز ہو رہا ہے مونی کا ویلو کرنسی کا ویلو
نہ کرنسی کا تو ہو رہا ہے اگر ہم کمپیئر کریں ادر کنٹری تو ہمارے کرنسی کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں دیکھا جائے تو پھر بھی دیکھا جائے تو تو اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے لیکن ہاں اگر مطلب کچھ کیا جا سکتا ہے تو اپنی ویلو بڑھائی جا سکتی ہے جو ہمارے پیسے کی ویلو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے بائی گورنمنٹ لیکن دیکھو جو ان کو ٹھیک لگے ہم کیا کہ سکتے ہو سجیشن ہی دے سکتے ہیں لیکن آج کل تو ہر چیز میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے
ٹیکسیز ہیں ایٹسٹرا بہت ساری چیزیں ہیں
سب سے زیادہ تو انسان ٹیکس بھرتا ہے
ہاں
اسی میں آدھا چلا جاتا ہے انسان کا تو بندہ کھائے گا کیایا پھر
انسان اگر دس روپئے کا کوئی چیز لیتا ہے تو اس میں آٹھ روپیہ ٹیکس دو روپیہ میں وہ چیز آتا ہے
تو کنٹ ہر کسی کی نہیں ہے صرف دبئی ہے ویسے تو اتنا نہیں ٹیکس دیا جاتا ج ن ہر چیز کا یہاں ہوتا ہے اب تم بجٹ کو لے لو ہر سال بجٹ وہ ہوتا ہے تو بجٹ میں کتنا ٹیکس انکلوڈ ہوتا ہے
ہاں وہ تو
بس یہ یہ پہلے کے پہلے بہت سہولیت تھی
ہاں
پہلے اتنی وہ نہیں تھی ان میں پہلے اتنا کمپٹیشن تھا کہ ہم یہ بن جائے وہ بن جائے پہلے یہ تھا کہ ہم اپنے دین پہ رہے ہم سکون میں ہیں اچھا رسگ رہا ہے دوم
کیا ہم اپنے مذہب کے اکارڈنگ جیے
ہاں بالکل وہ خوش تھے وہ سکون میں تھے لیکن آج جیسے جیسے انسان کمانے کے لیے زیادہ زیادہ راستے دیکھتا ہے تو بے سکون ہے انسان آج
ہاں آج انسان مطلب بچپن سے ہی اسٹارٹ کرتا ہے کہ مجھے کمانا ہے
ہوں
مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے زندگی میں
وہ اس چکر میں اپنا بچپن بھول جاتا ہے
ہاں میچورٹی جلدی آتی ہے آج کل
بالکل بالکل مطلب آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا پہلے نہیں پتا تھا پہلے تو یہ پتا تھا اسکول گئے ٹیوشن گئے مسجد گئے اور ان سے فارغ ہو کے کھیلنے میں لگ گئے بس اور کچھ نہیں پتا تھا اور کچھ ایم نہیں ان کی زندگی میں اور آج کل تو بچوں کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا وہ پہلے ڈیسائڈ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمر میں اپنا بچپن بھول جاتے ہیں اور اب دیکھ لو یو پی ایس سی کو لے کر ہی بات کر لو کتنا وہ چل رہا ہے اس کو لے کے
ہاں
ہر کوئی سرکاری نوکری کے پیچھے لگا اور اس میں اپنی جوبان بھی برباد کرتا بچپن تو ہو ہی رہا ہے
سرکاری نوکری نری میں بولتے ہیں نا کہ زیرو پرسینٹ انٹرسٹ
ہاں نہیں ہوگا بہت سکھ نہیں ہوتا بہت سکھ انٹرسٹ ہوتا ہے
فریڈم چاہیے
بھائی یہ یہ تو ہے لیکن گورنمنٹ جاب کہاں فریڈم چھینتی ہے کسی کی
ہاں چھینتے ہیں نا
ہاں ٹائمنگ کو لے کے چھیلتے ہیں ان کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے ان کے نیچا
نہیں دیکھو بزنس میں کیا ہوتا ہے دیکھو بزنس میں کیا ہوتا ہے جب انسان بزنس اسٹیبلش کرتا ہے نا جب اچھے سے سیٹل ہوتا ہے بزنس
جی جی
پھر اگر انسان گھومنے بھی جائے کہیں بھی جائے من نہیں آتا ہے خود بخت
ج ج ج دیکھو یہ بزنس جو ہے نا ایک تو برکت والی چیز ہے ہمارے ن ابھی بھی تو بزنس ہی تے تھ کپڑے کا
ہاں وہ تو ہے
تو اس میں تو برکت ہے ہی اللہ تعالی نے ہما مطلب اللہ تعالی کی دی ہوئی چیزوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی کچھ بھی کام کرو بزنس اس کو لے کر چھوٹا یا بڑا اللہ تعالی اس میں برکت دیتا ہے
ہاں
چلے پھر آپ بھی کوشش کیا کرے اپنے پھر بھی یہ ہے تھوڑا سا نا پڑھائی پہ دھیان دے کہ ہمیں اگر یہ نہیں ہوا تو دھیرے دھیرے تھوڑا سا اپنا جاب کی طرف دھیان دوں دیکھو بزنس کے ساتھ بھی اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی گھاٹا ہوتا ہے اور کسی بھی تو ہم لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ گھٹے کا سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں پہ لو ہو گیا تو ہم اس کوسے ہاں ج
اگر انسان کے دماغ میں ہے کہ میں بزنس اسٹیبلش کروں گا اس کے دماغ میں بھی یہ بھی ہونا چاہے کہ اگر مجھے گاٹا ہوا تو میں اس کو فیس کر سکوں یا نہیں
کر سکوں اتنی ہمت ہونی چاہیے کیونکہ بزنس کرنا سب کر لیتی ہے لیکن اس لوس کو نہا اس گھاٹے کو ا سحن کرنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی بس اللہ تعالی سب کو ہمت دے کیونکہ بہت سے ٹوٹ جاتے ہے بہت سے دیکھ ہیں نا س سائڈ کر لیتے ہیں کوئی کام نہیں چلا اس سے وہ اس میں ہو جاتے ہیں قرض میں ڈوب جاتے ہیں تو بس یہی اللہ تعالی سب کو ہمت دے اور سب کو چلے انشاء اللہ پھر بات ہوگی آپ سے ٹھیک ہے
اوکے اوکے
اللہ حافظ